السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو تم بہت دنوں سے تم سے بات نہیں ہوئی تھی
میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تم سناؤ تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں سب خیریت ہے نا تمہارے گھر میں
ہاں یہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے
ٹھیک ہاں بس روز مرہ کے گھاس پوس اور گھر کے کاموں میں ایسی الجھی رہتی ہوں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن اج جب بیٹھ کر پرانی باتیں سوچ رہی تھی تو تمہاری یاد آئی مجھے احساس ہوا کہ کہ ہم اپنے نئے رشتوں اور مصروفیوں مصروفیات میں اتنے غم ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے پرانے اور سچائی پر مبنی رشتے ہیں انہیں کہاں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں
تم نے بالکل پتے کی بات کی ہے آج کل کی اس باغ دوڑ بڑی زندگی میں سب لوگ اپنے آپ میں اتنے مگن ہے کہ کسی کے پاس دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں بچا رشتہ داری کی اہمیت تو جیسے لوگ بھولتے ہی جا رہے ہیں سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اپنا گھر اور اپنی ذات ہی سب کچھ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے ہمارے دین اور ہماری تہذیب میں رشتوں کو جوڑ کر رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم رشتہ داری تو ایک ایسا خوبصورت بندھن ہے جو انسان کو اکیلے پن سے بچاتا ہے جب انسان پر کوئی مشکل وقت اتا ہے یہ جب یا جب خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے رشتے دار ہی ہمارے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اگر ہم ان سے دوری اختیار کر لیں گے تو آخر میں ہم اکیلے ہی رہ جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ رشتے داروں رشتوں کو نبھانا ایک عبادت کی طرح ہے
ہاں بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رشتے داری نیبھانا ایک نیکی کا کام ہے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا ان سے تعلق توڑتا ہے اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے اج کل ہم دیکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زمین کے جھگڑوں پر یا پھر انا کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے اور بہنیں ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتی یہ سب دیکھ کر دل واقعی بہت دکھتا ہے
سچ کہا تم نے یہ یہ آنا اور تکبر کی تو ہے جو رشتوں کو دماغ کی طرح جڑ جاتی ہے لوگ یہ بھول جات ے ہیں کہ انسان فانی ہے اور یہ دنیا فانی ہے آج ہم ہے کل نہیں ہوں گے پھر اس مٹی کے پتلے پتلے میں اتنا غرور کس بات کا اگر کسی رش یدار سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہمیں در گزر سے کام لینا چاہیے معاف کردینا سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا رتبہ اور بڑھ جاتا ہے
تمہاری اس بات سے میں سو فیصد اتفاق کرتی ہوں درگزر کرنا ہی رشتوں کے کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اگر ہم کوئی اور ہر اگر ہر کوئی اپنی بات پر اڑا رہے گا اور کہے گا کہ پہلے سامنے والا جھکے تو پھر فیصلہ کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے ہمیں چاہیے کہ اگر دوسری طرف سے تھوڑی بے رخ کھی بھی دکھائی ت تو ہم خود آگے بڑھ کر تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اس میں ہی ہماری بھلائی ہے
ہاں ہاں صحیح کہا تم نے اور ایک اور بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ صرف مطلب کے لیے رشتے رکھتے ہیں جب تک کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہے ہو رہا ہو تب تک تو اس سے مح بہت گہرا تعلق رکھا جاتا ہے اس کی تعریفیں کی جاتی ہے لیکن جیسے ہی اس کا وقت بدلتا ہے یا اس کی ضرورت ختم ہوتی ہے لوگ پیٹھ پھیر لیتے ہیں یہ رشتے داری نہیں ہے یہ تو ایک قسم کی تجارت ہے جو جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے
واہ تم نے بہت ہی گہری اور سچی بات کہی ہے یہ واقعی ایک المیا ہے کہ ہم نے رشتوں کو بھی ایک المیا ایک نفع اور نق نقصان کے ترازوں میں تولا شروع کر دیا ہے سچی رشتتے داری تو وہ ہوتی ہے جو بےلوث ہو جس میں کسی قسم کی کوئی امید یا لالچ چھپی ہوئی نہ ہو ہمیں اپنے غریب یا کمزور رشتتے داروں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ انہیں ہماری توجہ مدد کی زیادہ ضرورت ہے لیکن افسوس آج کل کل لوگ امیر رشتے داروں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور غریبوں کو پہچاننا بھی نہیں چاہ
تم نے میرے دل کی آواز زبان پر لے آئی لے آئی ہو یہ امیر اور غریب کا فرق جو ہم نے رشتوں میں پیدا کر دیا ہے اس نے ہمارے معاشرے کے اندر سے کھوکھلے کر دیا ہے جب کسی امیر کے گھر کوئی تقریب ہوتی ہے تو سبھی رشتے دار بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں انہیں قیمتی تحفے دیتے ہیں مگر جب کسی غریب رشتے دار کے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کے بچوں کی شادی ہو ہوتی ہے ہے تو سب بہانے بہانے لگاتے ہیں یہ رویہ بالکل بالکل غلط ہے اور اس سے دل ٹوٹتے ہے
بالکل صحیح اور جب دل ٹوٹتے ہیں تو پھر انہیں جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رشتے دار ہماری ڈال ہوتے ہیں جب دنیا ہمارے خلاف ہوتی ہے تو یہی رشتے دار ہوتے ہیں جو ہماری پشت پر کھڑے ہو ہوتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہمارے بچپن میں کوئی بھی تیوہار ہوتا تھا تو پورا خاندان ایک جگہ جمع ہوتا تھا وہ دادی کے گھر کی رونق سب چاچا تایا پھوپیاں کا ایک ساتھ بیٹھنا کھانا پینا اور باتیں کرنا وہ وقت کتنا خوبصورت تھا ہ
تم نے تو بچپن کی یادیں تازہ کر کے مجھے رولا ہی دیا وا واقعی وہ دن کتنے سچائی سے بھرے تھے دادی کے گھر وہ دل دلہ دلہن جہاں سب بچے ایک ساتھ کھیلتے تھے اور باڑوں باتیں سنتے تھے اس وقت نہ تو کوئی امیر نہ تو کوئی غریب سب بس ایک ہی پاریوار کا حصہ تھے آج کل کے بچے تو آپنے سگے چاچا یا خالہ کے بچوں کو بھی ٹھیک سے نہیں پہچانتے کیونکہ آنا جانا ہی ختم ہو گیا ہے اب تو بس سال میں ایک آدر بار کسی شادی پر ملاقات ہوتی ہے وہ بھی بس تھوڑی دیر کی رسم دعا ہوتی ہے
ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ نئے دور آلات بھی ہیں لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے اپنے اپنے فون میں مگر رہتے ہیں کسی کو دوسرے کے افوال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہم نے سوچا تھا کہ ان حالات سے فاصلے کم ہوں گے لیکن انہوں نے تو دل کے فاصلے کو اور بڑھا دیا لوگ بیچ دیتے ہیں کہ ایک پیغام خوشی غم کا اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا
تم نے بلکل ٹھیک کہا ایک سراسری سیا پیغام بیچ دینے اس سے رشتے داری کا فرض ادا نہیں ہوتا جب تک ہم خود کسی کے گھر نہ جائے ان کے دکھ نہ سن سکھ میں شریک نہ ہو ان کا ہاتھ نہ تھامے تب تک گروح میں وہ گھر اور محبت پیدا نہیں ہو ہو سکتی جو ایک رشتے کی جان جان ہوتی ہے ہمیں اس رواج کو بدلنا ہوگا ہمیں خود وقت نکال نکالنا ہوگا چاہے ہمیں کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو
بلکل اور شروعات میں ہمیں اپنے آپ سے ہی کرنی ہوگی ہم اکثر دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ فلاں رشتے دار نے ہم سے رابطہ نہیں کیا یا وہ ہماری خوشی میں نہیں آیا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہم نے وہ خود ان کے لیے وقت نکالا اگر ہم خود پہل کریں گے جب دوسری طرف سے بھی یقینا سخی جواب آئے گا محبت ہمیشہ دونوں حق اس سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں
تمہاری یہ بات سن کر مجھے ایک سبق ملا ہے میں نے آپ سے یہ کوشش میں آپ سے یہ کوشش کروں گی کہ ہر ہفتہ کم سے کم ایک ایسے رشتے دار کو فون کروں یا اس کے گھر جاؤں جس سے کافی عرصے سے بات ہوئی اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ اپنے خاندان کے سبھی لوگوں کو دوبارہ ایک دوسرے اں کہ قریب لا سکتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے رشتہ دار کون ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے
یہ تو بہت ہی عمدہ خیال ہے میں بھی تمہارے اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں میں بھی آج ہی سے یہ نییم بناؤں گی کہ اپنے خاندان کے ان لوگوں سے رابطہ قائم کروں جو مصروفیت کے دھن میں کہیں کھو گئے ہیں جب ہمارے بچے ہمیں اپنے رشتے داروں کی عزت کرتے اور ان سے محبت کرتے دیکھیں گے تو وہ بھی بڑے ہو کر یہی سیکھیں دیکیں گے کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں نہ کہ وہ جو انہیں سکھایا جاتا ہے
ہاں تربیت ہی سب سے بڑی چیز ہے اگر ہم انہیں بچپن سے ہی رشتہ داری کا ادب اور ان کی اہمیت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو وہ آگے چل کر بلکل تنہا ہو جائیں گے ایک اکیلا شخص ہوا کا ہوا کے ایک جھونکی سے بھی گر جاتا ہے لیکن جب ایک پورا پریوار ساتھ کھڑا ہو تو کوئی بڑی سی بڑی آفت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی خاندان ایک ایسا درخت ا درخت ہے جس کی جڑیں جتنی گہری ہوگی اس کی شاخیں اتنی ہی مضبوط اور پھیل دار ہوں گی
سبحان للہ کتنی خوبصورت مثال دی ہے تم نے واوقائی خاندان ایک درخت کی مانند ہی ہے اور ہمارے بزرگ اس درخت کی جڑیں ہیں ہمیں اپنے بزرگوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے اور ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے ان کے پاس بیٹھ کر ان کے تجربات سے فائدے فائدہ اٹھانا چاہیے جب بزرگ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں پورے پریوار کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتی ہے لیکن آج کل لوگ انہیں بوج سمجھنے لگ ہیں جو کہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے
ہاں یہ بات کہ کر تم نے میرے دل پر چوٹ لگائی ہے کیونکہ آج کل یہ ردار عام ہوتی جا رہی ہے لوگ اب اپنے ماں باپ اور پرانے رشتے داروں کو بھول جاتے ہیں جب ان کی اپنے نئے پریوار بن جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خون پس سینا بہا کر انہیں اس قابل بنایا تھا اگر ہم آج آپ کو باڑا بارو کی عزت نہیں کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہماراری ساتھ یہی سلوک کرے گی ہی ما کا فتح عمل ایک حقیقت ہے جو با باغوں کی وہی
بالکل سچ ہے جو کچھ ہم آج بو رہے ہیں کل ہمیں وہی کاٹنا پڑے گا اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھے چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ